جے وہ مطلب
بلال ٹھیک ہو
ہاں بڑھیا کیا پسے گ
ہاں میں اب ابھی آیا یار بہت تھگ گیا آج
کہاں بھی تھے
ا میں آج زمین پر تھا دوائی کر رہا تھا ا گھاس جو ہے نا وہ کاٹ رہے تھے بہت کام کر رہے تھے آج
آج صبح گھر پہ تھا نا
ہاں پھر بھی بہت کام تھا آج
کیا کیا کہ کون کون سک
ہ
اور کیا کیا ہو ہو تو
وہاں کیا
وہاں پہ کیا کیا وہ
وہاں پہ گھاس کاٹی پہلے پھر اس کو پھر اس کو کو بنانا تھا بڑا سا رسی گاسکو پھر دوائی کے لیے جانا تھا زمین پر سپرے کرنی تھی
ارے جو آ نے رسیاں بنائی نا
آ
وہ تو ایک گھنٹے کا کام تھا
نہیں وہ بہت گاس تھا ابھی بھی پینڈنگ ہے آدھا
ارے کتنے رسیاں بنیں
ساٹھ
ساش
ہاں
ک کتنا ٹائم لگا ہ
ایک بجے تک
ہوں
پھر اس کے بعد گھر آئے کھانا کھایا پھر واپس گئے پھر اس کے بعد دوسرے زمین پر گئے دوائی کرنے کے لیے ابھی واپس آئے صبح ابھی دوسرا دوائی کرنا ہے باغ کو اس لیے اب ہے نا اس لیے
ٹھیک اور کیا خیا رہ ہے
اور ہ
اور کیا چل رہ ہے
آ بس شکر الحمد اللہ رب اللہ اللمین
کلکاں سے
میں بھی گھر پہ ہوں
کل میں نے بوول
کل بھی زمین پر تھے نا
میں نے پل کہ کہاں جان ہے
کل کل بھی وہی پر جانا ہے باغ میں
کیا کر گ
اور ایسی بنانی ہے نا
بست ر اس بنا نہیں
ہاں رسییا بنانی ہے گاس کوو
ٹھیک ہے اور سنا
بس شکر اللہ کاا آپ سناؤ
ہ ہاں کھانا پ بھی نہیں کھایا
ابھی نہیں کھایا کیوں
ہاں ج بھی ٹائم
اچھا تھوڑا اونچے سے بات کروں نا آپ لگ رہے بیمار ہو آپ لگ رہے بیمار ہو
میں نے بولا ابھی نئی بیمار نئی بیمار کہاں ہو
پھر
کیا بول رہے ہو
اور گھر میں سب ٹھیک ہے
بس بڑھیا
اچھا آپ کہاں تھے آ اس پر
اور ایسے ہم بنے کا
کیا کر رہے تھے
وہاں پہ سے ہے نا وہ ایک وہ گوجری ہے نا وہ ہمارے جو پیڑ ہے نا
ہاں
ان کو کٹائی کرا تھا
اچھا اچھا کٹائی چھت کے لی چھت کے لیے
اب چھت دینا ہے نا
ہاں آپ کے پاس تو ایسے گ ہیں
پیسے ویسے نہیں ہے
پیسے بہت ہے
نہیں کچھ نہیں ہے پیسے کہاں سے لا ہو گے
کٹے میں کٹے میں رکھے
کہاں رکھ گ ٹھ
یہی آار چھاد کر رہے ہیں چھت کو لگیں گے لگ بگ
ارے کرضہ جویا ہے کرضہ
ہاں کردہ بول رہے وہ دس
ہمارا ہے نا جو ہمارا وہ ہے نا جو اس کا لکڑی لکڑی ہمارے گھر میں ہے نا
ہاں
اور جو اس کو فرش دیتے ہیں نا
ہاں
وہ بھی ہے نا گھر میں
ہاں وہ بھی ہیں گھر میں
ہمیں خرچہ نہیں آئے گا اور جو اس کا کارپینٹر ہے نا ہماری ٹٹی اس پاس ہے ن
اس کے پاس ٹوینٹی تھاؤزینڈ ہے بیس ہزار
ہے نا ایسا نہیں ہوگا پاش شا
اچھا کل مرغا کھایا پھر
ایک کھایا کل مرا کھایا ہے ا دوبا کے کھانا
پھر صبح کتنے بجے آئے واپس
سیر آ ساڑھے آٹھ بجے آئے ہیں
آٹھ بجے
ہاں
اچھا ٹھیک
اور
بس شکر عذلہ پ شیطانی رضی
اور کیا چل رہا ہے اج کل
کام کر رہے ہیں گھر میں ابھی اگزام بھی ہے آپ کیا کریں گے
ہاں آپ کیا کریں گے اب تو پھنس گئے
ہ
عادل کہاں پہ عادل بھی تھا وہاں پہ
ہاں وہ بھی تھا وہ بیمار تھا نا وہ کم کام کر رہا تھا
وہ ابھی بھی بیمار ہے
ہاں ابھی بھی اس کو پارحیضی ہے
وہ کب ٹھیک ہو جائے گا
ابھی لگیں گے دو تین دن
دو تین دن اوکے اور
بس شکر
اور کیا چل رہا ہے
باغ میں وہ گاس کاٹ رہا تھا نا
ہاں
وہ روفا کا چاچا
ہاں
وہ بھی تھا باغ میں گھاس کاٹ رہا تھا کٹر س
ہاں وہ پتا ہے امینا مجھے کیا بول رہی تھی
کیا
وہ بول رہی تھی آپ نے کل بولا میں آؤں گا آپ گھر پہ بیٹھے تھے آپ کی میں پاگل میں ابھی ابھی آ رہا وہ بول رہا جھٹ بول بھائی میں تھک چکا ہوں کیا جھوٹ بول رہا میں
وہ بول رہے تھے کہ ہمیں آؤ
وہ بولتے وہ چاہتے ہیں فری فری فری م ملتا ہے کوئی
قبول و مزدوروں کے لیئے دوسرے
فری مت ملتا ہے اور ہمارے گھر میں کام ہوتا ہے ہمارے جب ہماری کام ہوتے ہے ہمیں کوئی ہیلپ کے لیے آتا ہے
نہیں فری میں پانی نہیں دیتا کوئی ان کو بولو پ مزدور لاؤ کوئی
کیا بول رہے
ان کو بولو مزدور لاؤ کوئی اس کو پیسے دو ہاں وہ کنجوس ہے وہ بک منگی ہے
ہاں کنجوس ہیں اور کیا چل رہا ہے
ہاں بس دعا وہاں پر باغ میں وہ بھی تھا نا مرے باغ میں
کون
مستانہ
کون
مستانہ ہو جس کے بال لمبے ہیں نا
مستانہ کیا کر رہا تھا وہاںہ
وہ بھی گاس کاٹ رہا تھا اپنا گاس کاٹ رہا تھا
اچھا مستانہ کی بیٹی بھی تھی
وہاں وہ بھی تھی وہ بھی گھاس کاٹ رہی تھی
وہ بھی کاٹ رہی تھی ہاں اس نے جب آپ کو دیکھا کچھ ریئیکشن ہو گیا
نہیں نہیں اس نے میں نے اس کے طرف نہیں دیکا میں ان کی طرف نہیں دیکھتا ہوں
کیوں
وہ مجھے وہ اچھے نہیں لگتے
وہ تو اچھی پ
نہیں وہ ناگن ہے جب ڈھسے گی نا پھر پتا چلے گا
اور
بسدوا آپ کی دعا
بس بڑھیا بس اللہ کا شکر کیا بول رہے
کہاں ہے عابر
ارے ابھی تو گھر پہ ہیں
گھر پ ہے
ہاں
مرگا کے لیے کس نے لائے پیسے کیوں ڈپریشن میں کیوں
کیا بول رہے
وہ ڈپریشن میں کیوں ہے
پت نہیں کیا ہوا اس کو
کیا ہوا اس کو
ہو رہا تھا میں مجھے کچھ ڈپریشن ہے میں مجھے انینزائٹی ہے
ہاں پریشانی ہے اس کو
ب بوللہ اگر ا انینزائٹی ہند ڈھولوک ہوؤ
ہاں بازار میں بہت ڈولو ملتا ہے نا اس کو اس کو وہ پریشانی پریشانی سب ختم ہو جائے گی
ہاں اور سنا سبزی میں کیا بنایا آج
سبزی میں بنایا سبزی میں بنایا گاجر اور مولی اور بنایا مٹر
اوکے اور
سبزی بہت ہیں سبزی بہت ہیں
اور کیا چل رہا ہے
اور آلو بھی پکائے نا سات
ہاں
ہاں ہمارے گھر میں ویجیٹیرین ہے ویجٹیرین ہم گوشت ووش نہیں کھاتے
ٹھیک ہے وہ جو عید کا تھا نا گوشت
آ
وہ ہو گیا ختم
ہاں وہ چار دن میں ہی ختم ہو گیا
وہ کیا بول رہی ہو
اللہ کاسم ہمیں بھیجنا تھا نا وہاں پر چال مورا رشتے داروں میں بڑے بڑے
پھر شعالم راکس نے لیا پپا نہیں
ہاں
اچھا گوڈ گڈ کس نے لیا
مادر مماانی ہاں ہاں
ہ آجل نے لیا کہاں پہ کہیں پہ
اس نے کہیں نہیں لیا
آپ کا پاپا گوڈ کیوں نہیں گیا
وہ دوسری جگہ گئے نا اس لیے وہ گیا شوم نگ نام تال بور بہت جگہوں پر گیا نا وہ
ہاں تھوڑا لاؤڈ سے بولو
وہ گیا دوسریے جگہوں پر شم نگ مقام نام ڈ ہار نمد حال
نمتا حال
ہاں پیسے آئیں گے
کون
پیسے
کون سے پیسے
وہ کل کے وہ جو بات کر رہے تھے نا آپ
نہیں وہ ابھی نہیں آئے آج سنڈے ہے نا
اچھا اچھا سنڈے آ آج سنڈے ہیں اسی لیے
ہاں کل آ سکتے ہیں
اچھا ٹھیک کھلاؤ گے کچھ
کیا بول رہے ہو
کھلاؤ گے کچھ
میں کہاں کھلاؤں گا مجھے ابھی تھوڑا مت آیا یار کھلائیں گے اور مجھے وہاں سے اور تھوڑا پرابلم ہو گئی
کہاں سے
ہاں اچھا مجھے کام ہے
آپ کو کام ہے
ہاں
اچھا خدا حافظ
اوکے اللہ حافظ
اللہ حافظ
کاٹوفون